ہیلو
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور کیا ہو رہا ہیں
کیا کرو بولو بارش ہو رہی ادھر
ہاں بارش تو ہو رہی ہے صبح تھے آج بارش ہو رہی ہے
ہاں تو ادھر بھی بہت زیادہ ہے
اچھا ہاں کھانا پینا ہو گیا کام کر کے سب بیٹھے آرام سے بچے اسکول گئے نا چھ بجے آئیں گے اب
ہاں چالو ہو گئے نا ان لوگ کی اسکول تو
ہاں اسکول چالو ہے سب کی اسکول چالو آپ کی بیٹی جاتی کہ نہیں بڑی والی
نہیں ابھی تو اس کو ڈالنا ہے اس کو بولے کہ مطلب پانچ ایئرس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے نا اس کو ابھی
اچھا اچھا
ہاں ابھی چوتھا تو اس کو لگا ہے
اچھا اچھا
اس کے لیے پھر اس کو وہی بولے کہ جب وہ ہو جائے گی نا اس کے بعد میں لے کر اؤ پانچ سال ج تو ہم لوگ نے بولے اچھا ٹھیک ہے
تو وہاں بارش زیادہ ہے کیا آپ لوگ کے یہاں
ہاں ادھر تو بہت زیادہ ہی ہے بارش پہاڑی علاقہ ہے نا ادھر اور پورا بلڈنگ کے نیچے تو پانی بھر جاتا ہے
ہاں بلڈنگ میں رہنے گئے نا آپ تو ادھر
ہاں بلڈنگ میں
اچھا اچھا
ہوں
تو کیا گھر میں ہی ہے کہ کچھ کام کرتے ہیں
نی گھر ہی پے ہوں ابھی تو
اچھا گھر پہ ہی بچے سنبھالنے کا
ہاں بچے سنبھال رہے ابھی تو گھر ہی پہ ہو ابھی جاؤں گی تھوڑے دن بعد کام پہ
اچھا اچھا اور کھانا پینا ہو گیا
ہاں میرا تو ہو گیا آپ کا ہو گیا
ہاں کھانا پینا ہو گیا سب کا آرام سے بیٹھے ابھی
وہ جلدی کر کے ہٹ جائیں گے نا وہی اچھا رہتا ہے شام میں نا بہت کنٹال آتا ہے
ہاں وہی کام بھی کیا جلدی بھی اپنے کو ہی کرنا ہے لیٹ
لیٹ بھی ہوئی تو اپنے کیسے وہاں پ
کوئی کرنا ہے وہی کوئی ہے نہیں آگے پیچھے تو اپنے کوئی کرنا ہے چاہے جلدی کرو
تو لڑکی ہوتی ہے تو تھوڑا سمجھ میں آتا ہے بڑی لڑکی رہنا تو چاہیے ہی گھر میں
وہ ہی نا پر کیا کرے شاید اللہ کو منظور نہیں تھا ہمارے نصیب میں لڑکی دینا
ہاں ایسابھی میرے کو تو دیکھو بولے تھے کہ دوسری والی جو تیسری والی ہوئی اس کے ٹائم پہ بھی سب لڑکا لڑکا ہی بولے تھے بٹ اللہ کی کیا رائے تھی تو انہوں نے لڑکی دے دی ہے
دو بیٹی ہے نا آپ کو دو بیٹی ایک بیٹا
ہاں دو بیٹی ایک بیٹا ہے
نہیں بابا بیٹی رہنا بہت ضروری ہے اور بیٹی لوگ ہی اچھے ہے بیٹوں سے تو بیٹی رہتی ہے تو ماں لوگ کو ایک آس رہتی ہے کہ ایک گلاس پانی تو دے گی کم سے کم پینے
وہ تو ہے لڑکا کیا ہے جب بیٹا تو کیا لڑ جھگڑ کے الگ بھی ہو جاتے
وہی ابھی آج ہم کو ضرورت ہے پر کیا کرے کوئی نہیں آگے پیچھے دکھ ہے تکلیف ہے تو بھی خود ہی کر نا ہیں کوئی کرنے والا نہیں ہے نہیں میرا آدمی کہاں ہے آدمی ہے نہیں نا
نہیں ہے
نہیں ہے
اچھا اچھا
وہ تو آج معلوم پڑا ہوگا نا آپ کو تو کبھی ادھر آئے ہوں گے ادھر اس طرف تو
نہیں کبھی تو ایسا نہیں معلوم پڑا مجھے
تو آج دو سال ہو گیا نا چلا گیا ہے چھوڑ کے
ارے باپرے ایسے ہی ہوتا آدمی لوگ کی جات تو ایسی ہی رہتی ہے بولتے ہیں نا عورت اس سے من بھر جاتا ہے نا تو لوگ دوسرا منہ مارنے کے لیے ڈھونڈتے ہی ہے
ہوں کدھر بھاگا ہے کہاں بھاگا ہے وہ بھی پتا نہیں ہے
گئے رہیں گے نا ان کی عورت وورت تو ہوگی نا بال بچے وغیرہ والے پہلی عورت ہے نا آپ تو دوسری ہے
ہاں پہلی عورت ہے پتہ نہیں کدھر گیا ہوگا اس کو لے کے ہی بھاگا ہے کہاں بھاگا ہے پتہ نہیں
ہمم
جانے تو اوپر والا تو ہے نا اللہ ہے اللہ بہت بڑا ہے وہی تو اللہ ہے بہت بڑا ہے آج نہیں تو کل اللہ تو دکھائے گا ہی
دکھائے گا وہ تو ہے بےشک دکھائے گا ان کو لڑکی تو نہیں ہے نا
ان کو بھی ہاں اس کو بھی لڑکی نہیں نا اس کو بھی تین بیٹے ہی ہے مجھے بھی تینوں بیٹے ہیں
ارے باپرے کیا معلوم
اللہ چھوڑ دے گا بیٹی ہو کیا نہیں ہو کیا پتا اللہ کس بہانے سے کہاں سے نکالے گا تو کس کو معلوم ہے
ہاں وہ تو ہے کہیں نہ کہیں سے تو آئیں گے ہی آپ کے پاس ہی آنا ہے ان کو تو کہاں جانا ہے جس دن بھی آئیں گے تو پھر آپ نے ہی رکھنا ان کو
نہیں نہیں رکھنا ہی نہیں میں نے کورٹ میں کیس کر دی ہوں نا ڈائیورس کیس فائل کر دی میں نے رکھ نا ہی نہیں اب ایسے آدمی کو جو اپنے برے وقت میں ساتھ نہیں دیں نہیں یار ابھی کر بھی نہیں سکتے نا بھرسہ جو اپنے برے وقت میں اپنے کو چھوڑ کے بھگا ہے نا تو ایسے آدمی پہ تو بھروسہ کر ہی نہیں سکتے
صحیح بات ہے وہ تو ہے
تو اس کے لیے ویسے آدمی کو رکھنا مطلب ابھی اپنی جان پہ خطرہ لینا اس کے لیے ویسے آدمی کو اب رکھ
ہمم تو آپ کچھ کرتے ہو کیا کام وغیرہ
نہیں میں تو کام کچھ کرتی نہیں ہوں فی الحال گھر ہے اپنے پاس نیچے کا روم رینٹ پے دی ہوں اور رنٹ پھر بھائی لوگ ہیں بھائی لوگ سے تھوڑا بہت چل جاتا ہے اپنا گھر
ہاں تو بھائی لوگ بھی ساتھی ہی میں رہتے ہیں
نہیں نہیں بھائی لوگ سب الگ ہی رہتے ہیں سب شادی شدہ ہے بال بچے والے لیکن بھائی لوگ سب اچھے خاصے گھر کے ہے کرتے ہیں وہ لوگ جتنا ہوتا ہے وہ لوگ مجھے مدد
میری طرح جیسے کہ ہاں مجھے بھی ایسیے بھائی لوگ مطلب
ایسے ٹائم میں دکھ تکلیف دکھ تکلیف میں اپنے ہی کام آتے نا ماں بھائی بہن وہی کام آتے دوسرے تھوڑی کام آتے
وہ تو ہے مجھے بھی کبھی ایسا کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا
ہمم
تو ممی کر دیتی ہے ابھی پپا تو نہیں ہے
ہاں ہمارے بھی ابا نہیں ہے بھائی ہے تینوں اور امی ہے تو بھائی لوگ تینوں کرتے ہیں کبھی تھوڑا بہت تھوڑا بہت بھائی لوگ کر دیتے ہیں باقی میرا روم رینٹ پہ بھی وہ آٹھ ہزار رینٹ آتا ہے تو اس میں بھی تھوڑا بہت اپنا چل جاتا ہے
صحیح بات ہے آپ کا نیچے والا روم آٹھ ہزار میں گیا ہے
ہاں ہاں نیچے کا روم آٹھ ہزار باڑے پہ دی ہوں نہ
ہوں ڈپوسٹ
بیس ہزار
ہاں تو اتنا مہنگا بھاڑا لیتے ہو اچھا ادھر کا وہی چل رہے گا نا ابھی
چل رہے نا یہاں پہ ٹوٹے پھوٹے روم کے چھ ہزار بھاڑے تو پھر میرا روم تو ابھی میں نے بنائی ہوں تو اچھا بنائی ہوں نا تو وہ حساب سے تو مجھے آٹھ ہزار بھاڑا کوئی بھی دینے کو تیار تھا
ہاں وہ تو ہے تمہارا بلڈنگ جیسا ہی روم پورا دکھتا ہے نا
ہوں روم کے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے نا جب اپنا روم اچھا ہے تو کوئی بھی دے گا نا اتنا رینٹ اپنے کو
ہاں وہ تو ہے نا آپ کا گھر بھی اچھا خاصہ تھا
ہاں اور ڈبل روم ہے اور کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے سنڈاس باتھ روم سب گھر میں ہے ٹاکی پانی کا لگا ہوا ہے ہاں کسی چیز کے لیے بھی کو تکلیف ہی نہیں ہے نا تو جب بلڈنگ والی فیسلٹی انسان کو ایریا میں ملے گی تو کوئی میلے گا آنکھ بن کر کے روم
کوئی بھی لے گا آٹھ یا نو ہزار میں بھی کوئی بھی لے لیتا
ہوں تو بیس ہزار ہی ڈپوزٹ لی نا اس کے لیے میں نے ڈپوزٹ زیادہ نہیں لی تو یہاں پہ تو پچاس ہزار پوسٹ چھ چھ ہزار بھاڑے لے رہے اور روم بھی ڈنگ کے نہیں ہے بالکل
ہاں
بنا کچن کے روم ہے اس کو بھی چھ ہزار بھاڑا لے رہے ہیں
وہی تو میں پہلے جس میں رہتی تھی نا وہ تو کسی تھا روم دیکھے تھے نا
پھر سڑے سڑے روم کو چار ہزار پانچ ہزار لے رہے
ابھی میں تو جو بلڈنگ کے روم میں رہے رہی ہوں نا دس ہزار ڈپوزٹ ہے چار ہزار روپ بھاڑا ہے ہال ہے بیڈ روم ہے کچن ہے پھر سنڈاس باتھ روم ہے پھر باہر بچے لوگوں کھیلنے کے لیے پیسے ہے
ہاں تو وہ آپ کے یہاں پہ وہاں پہ ابھی کیسا ہے آبادی نہیں ہے نا وہ حساب سے وہاں پہ رینٹ کم چل رہا ہے
نہیں ایسا تو ابھی ہیوی پہ بھی مطلب ہے ابھی ایسا تو تھوڑے مطلب ہیوی تو ادار کا سر نا ڈیڑھ لاکھ روپیہ چلتا ہے سب لے کے بھاڑے پہ سب فائدہ لے رہے نا اب یہ سب ہیوی پہ خرید کہ بھاڈے پہ چلرا ہ
تو ایسا ہے کیا کوئی روم ایسا ڈیڑھ لاکھ ہیوی پہ وہاں پہ
ہے نا میں تو ابھی وہی ایک انٹی میکو بولی تھی مطلب کوئی ہیوی پ رہے گا تو دیکھنا باڑے پہ تو رے جانا مطلب میں جس میں رہتی ہوں نا
ہوں ہوں ہوں
ہاں تو وہی روم ہے اس کو ہیوی پہ دینے گا بلتی تو بھاڑا دے دینا ہر مہینہ ادھر تب میں بلیے ٹھیک ہے رہے گا تو کوئی بتا تی ہوں میں بولی ڈیڑھ سے دو لاکھ میں اچھے اچھے روم ہے ادھر پہ معلوم اور انک بند کر کے کوئی بھی چار ساڑھے چار ہی ہزار بھاڑا ہے نا لاسٹ ہاں ساڈے چار ہے لاسٹ اور جس میں میں رہتی ہوں اس میں تو چار ہی ہے بھاڑا تو وہی پیسا نا اس میں بہت فائدہ ہے ادھر پہ ابھی سب لے کے وہی کر رہے اب میں بھی وہی سوچی میرا بھی ایک لون ہو جائے گا بڑا والا نا ایک لاکھ کا
ہوں ہوں
تو اس میں سے میں بھی کر کے تھوڑا ایک ہیوی پہ روم لے کے میں بھی بھڑے پہ چھوڑ کے رہو گی
جی جی نہیں تو تم بھی ہیو پے لے کے ہی رہنے کا نا تاکہ تمہارا بھی رہینن بچے
ہاں ابا وہی سوچ رہی تھی ابھی
پہلے آپ نے خود کے لیے سوچو کہ ایک ہیوی پہ لے کے رہو کہ رینٹ نہیں دینا پڑے اور پھر دوسرا ایسا لے کے ڈالو گے تو آپ کو فائدہ رہے گا نا ان تو کیا بھروسا وہاں کا پیسہ اٹا کے یہاں باڑا بھرو کیا مطلب ہے
ہاں برد کو
ہاں خود بھی ہیوی پہ رہو اور پھر بھائی پیسے جمع کے پھر ہیوی لے کے پھر وہ اس کو رینٹ لو تو آپ کو فائدہ رہے گا ہاں
وہ تو مجھے کرنا ہی ہے ابھی میں بولی کچھ تو کرنا پڑے گا
ہاں نہیں دیہ یہ کرنا تو ضوری ہے تھوڑا بہت بچانے کا آدمی جو لاتا ہے کما کے تھوڑا بہت اس میں سے سائڈ میں رکھنے کا بھی وغیرہ لگانے کا
بیسے تو ڈالنا ہی ہے ابھی میں سوچے ابھی کیسا نا ہے تھوڑا ایک ہیوی وغیرہ پیور لے لو نا میرا وہی پیسا کیسا نا چار ہزار روپ بھاڑا بچا تو میں وہ بھاڑے کے کے حساب سے میں کیسا نا بسی تو بھر سکتی ہوں ہر ماہی
برابر برابر ہاں تو یہی یہی سوچنے کا کہ بھاڑا جو بچے گا اس کو کہیں پہ بھی انویسٹ
ہاں بس تھوڑی سی ہم نے پہلے چلو دماغ نہیں تھا اپن کر دیے کھائے پیے پورا اڑا دیے سب کر کے بیٹھ گئے اور ابھی تو اپنے کو الحمد للہ اتنا دماغ تو تھوڑا بہت آئ رہا ہے دنیا داری
وہ تو ہے برابر ہے جب انگ پہ پڑتا ہے تو تب سیکھنا پڑتا ہے بابا
وہی تو ابھی میں وہی سوچی کہ کچھ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ابھی آدمی کا کام بھی نہیں ہے نا آٹو نہیں چلاتا ہے وہ ابھی کل بائک کے لیے ہم لوگ جائیں گے تو وہ ڈیلیور کریں گے مطلب زومیٹو وغیرہ ہے نا پارسل وہ سب کریں گے ابھی ابھی اسی میں آج کل پیسہ ہے ابھی وہ کام کرے گے تو تھوڑا دو پیسہ جمائیں گے
اچھا ٹھیک ہے مجھے نظر ایک کال آ رہا ہے بار بار میں آپ کو کال کرتا تم جرا واپس ایک منٹ ہاں ٹھیک ہے ہاں
اوکے